السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی جی آپ ٹھیک ہو ہلو
ہاں ہاں اپ ٹھیک ہو
جی شکر آپ بتائیے گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں اور سنائیے اپ
بس آج مت نہ یہ دھوپ مگر گرمی تو ہو گئی ہے
ہاں ہاں
مجھے اتنی گرمی ہوئی
مجھے بھی گرمی مجھے گرمی بہت زیادہ ہاں میں تو اسکول جاتی ہوں لیکن سمر وکیشن ہوئی نا
سمر ویکیشن کتنے دن ہیں
نائنٹیین تک
کو پتہ ہے نا پا پت ہے یہاں پہ
جی
یہ نا پاپا تھا یہاں پہ
ہلو
جی ہاں پاپا تھا یہاں پہ
اچھا اچھا ٹھیک کیا بول رہے تھے
کچھ نہیں یار
اچھا ٹھیک اس نے سنا ہوگا آپ پراپ سے کر رہے ہو
ہاں شاید وہی سمجھ لی
ہاں ابھی کیسے کال کر گئی
ابھی اصل میں یہ ہے نا مجھے کزن کال کر رہا تھا فون آ کے بیان
ہاں اسی لیے فون کٹ گیا
نہ اصل میں مجھے مت ن یہ وائی فائی تھا کا نیٹورک جب مجھے جب مجھے کال آتی ہے نا مجھے نا فائیو جی ہوتا ہے نہیں پھر مجھے جی پھر مجھے فون ہی کٹ گیا خود اس نے نا ایک ساتھ چار پانچ کال کیے
ہاں ہاں یہ اس سے ہوتا ائے میں بھی کل آپ کو یہی بتا رہی تھی نا ان کے کزن ایک ساتھ کال کرے گی فون کٹ جائے گا اسی لیے میں اوپر ہی چڑھی پھر
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی اور بتائی آپ
بس آپ بتائیے
ہ میں کیا بتاؤں آپ کو سننا کیا ہے
جی جو آپ بتائیے
اچھا جی
میں نے اتنے ک اتنے سارے کپڑوں کو پریس کیے
کتنوں کو
جی ہلو
ہاں جی میں بتا رہا تھا آپ نے کتنے کپڑوں کو پریس کیا
ہاں
اور کہاں گنتی
مطلب کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ کیا
جی
یہ کتنے گھنٹے آپ کتنے گھنٹے آپ نے پریس کیا یا منٹ منٹ
دو دو دو گھنٹے
دو گھنٹے تو آپ نے بہت ہیبرے دو رس کیی عوں گے
ہاں ہاں ورنہ کیا
ٹھیک
ہاں تو کر گ یہ تو آپ بھی بےیکار بیٹھے ہوتے ہو دیں بھر گھر میں
آپ کچھ کام کیوں نہیں کرتے ہو آپ کچھ کام کیوں نہیں کرتے ہو
کون سا کام کرے
بزنس وغیرہ کچھ اپنا سا ہاں ہاں پڑھتے بھی مطلب وہ جب تک مطلب یہ فرسٹ ایئر کے بعد تو بزنس بھی مب پڑھنا بھی ہوتا ہے وہ تب نا کام بھی کرنا ہوتا ہے
مجھے پتہ ہے ان کہ کیا کہنا ہے سوری
جی
جی مجھے پتاہ ہے مجھے کیا کرنا ہے آگے
آپ ورک فرم ہوم کرتے ہو کیا
جی
آپ ورک فرم ہوم کرتے ہو
اور نہ میں تو کوئی کام نہیں کرتا ہوں دن بھر گھر پہ ہوتا ہوں
اچھا ابھی کیا کر رہے ہیں وہاں پہ
ابھی ابھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں
اچھا ٹھیک
جی ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے آپ سب سب
ہاں ہاں ہمیں یہاں مہمان آئے تھے
کون
تا ہو
ویسے یہ کہاں کے رہنے والے مہمان
جو میں نے بتایا
کب بتایا ہم نے تو اب بات کی
صبح میں نے بتایا نا
کہاں کے
ناربل
ناربال میں کس جگہ
پتہ نہیں
ا ٹھیک آپ کو بولنا تھا ان کو آپ کس جگہ رہتی ہونالاربا میں
ہاں ہاں کوئی بات
جی جی
میری کھانسی نے آپ کو پریشان مت نہ کیا
نہ نہ آپ کو ابھی بھی نہیں ہوئی فرق
اب دیکھو میں اب دیکھو آپ کو میری آواز آئے گی میرا مطلب میری کھانسی
کھانسی ہاں ہاں کھانسی آ رہی ہے بہت
اچھا ٹھیک ہے مجھے لگا آپ کو نہیں آئے گی ایسی
ہاں مجھے آ ہی
تو اچھا ٹھیک
جی اور بتائیے آپ
مجھے نا ابھی ایئر فون ایک کان اس کا اس میں چلا گیا پانی کا بالٹی ہوتا ہے نا
اں جی ہاں اچھی بات ہے یہ تو کرنا ہی ہوتا ہے
آپ بعد میں کرو گے جو آپ کر رہے ہو ابھی
میں کیا کر رہا ہوں
پتاہ نہیں
میںچھا ایکچولی میں نا گیم کھیل رہا تھا
کون سی گیم
فری فائر
سچ میں
مما کی قسم
کیوں
ایسے ہی بور ہو رہا تھا
مطلب پھر میں فون کانٹوں کیا
ہاں ہاں کوئی ویسے میں تو ایسے ہی بھی بات کر رہا تھا ویسے بھی بات کر رہا تھا اس میں پرابلم کون سی ہے
پرابلم وہی ہے مجھے گندہ لگتا ہے
تو ہاں تو اس سے ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا ہے ایسے
تو مطلب اس کا مطلب کہاں ہے کہ آپ گیم کھیلو گے
ارے یار بات تو کر رہا ہوں ویسے مجھے نیند چڑتی ہے
وہ میں چری ہی ہے لیکن گیم اب بند کرو
اچھا رک جاو پانچ منٹ
جی
جی رک جائیے پانچ منٹ اب
نہیں نہیں کیجے بند ہمیں
میں نہیں کروں گا بند
جی
جی میں نہیں کروں گا ابھی بند
میں تو بات کر رہا ہوں آپ کو کچھ پروابلم ہے اس سے
ہاں ہم واٹس اپ بات کریں گے اس کے بعد سے
مجھے نہیں کرنی ہے موسم ایسے تو ٹھیک سے کر رہے بات
مجھے ایسے مجھے ایسے ہی سمجھ ہی نہیں آتا ہے بولیں گے کیا
نہیں آیا تھا میںس سے کر رہا ہوں
ہاں لیکن بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے نا ایسے
جی
ایسے بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے
ہاں ویسے مجھے نہیں کرنی موصر بات آئیں گی خود باتیں
اچھا ٹھیک
جی جی آپ کو بتائیا مجھے کیا کمر میں درد ہے
آپ کی مجتی کچھ
اچھا آپ نی کہتے ہو
ہاں ویسے ہی بتا رہا تھا مجھے کمر میں اتنا درد ہے قسم سے
اچھا کوئی بات نہیں
جی جی
ہوں
اور بتائیے آپ کچھ خاص
بس دعا میں کیا بتاؤں آپ ائیچ
بس بس
اچھا
جی وہاں پہ وہاں پہ کون ہے
کوئی نہیں
مجھے کچھ آ رہا ہے گاڑی میں مجھے لگاتا وہاں پہ مت نہ کوئی ہے
نہیں یہ لو ادھیر کوئی ہے
اچھا ٹھیک
جی
ویسے آپ مجھے یہ بتاؤ آپ جاتی ہو ٹیوشن
نہیں
کیوں
کیونکے میں اتنا کوئی ٹیوشن نہیں پڑھتی
اچھا ٹھیک آپ کی آپ کا تو شاید ٹنتھ تھا کا نہ الیونتھ کن ٹوویلتھ
یلونٹھ ٹویلتھ یہ
تو پڑھنا تھا نا ٹیوشن وغیرہ جوائن کرنا تھا
کوئی بات نہیں کروں گی آپ ٹیوشن جاتے ہو ہاں
ہاں میں تو روز جاتا ہوں آج بھی جانا ہے تین بجے جاتا ہوں پانچ بجے واپس آتا ہوں
اچھا اچھا اچھا مجھے پتہ ہے
جی جی
ہون آپ ویر پے جاتے ہو ٹیوشن ہے نہ
ہاں وہی نا یہ انکے سائڈ میں ہی تو ہے
ہاں
جی جی
ہاں جی
اور بتائیے آپ کچھ خاص خاص
بس آپ کیا سننا چاہو گے
جو آپ کو اچھا لگے
بتانے کے لیے تو ہے کچھ نہیں لیکن آپ سناؤ کچھ خاص آپ کیا کر رہے ہوتے ہو دن بھر گھر میں بے یکار گیمس کیوں کھیلتے ہو آ مجھے اس اس سے تھوڑا غصہ چڑھا
میں نے تو آج ہی تو
ہاں ہاں اسٹارٹنگ ہی تو ہوتی ہے نا پھر عادت بن جاتی ہے یہ
میں نہیں کھیلتا ہوں مجھے فری فائر جی میں نے ای ہی ڈاؤن لوڈ میں کیا تھا نا کل ماسی کے گھر
ہاں ہاں
اور اس کی بیٹی نے کی ڈون لوڈ فون اسی کے پاس
ہاں یہ عادت رہتی ہے اور آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ آواز کتنی آ رہی ہے
مجھے نہیں لگتا
وہاں پہ تو اتنی بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے
یہاں یہاں پہ فریج بند ہو گیا ہیں
نہیں نہیں یہ نا یہ شور آ رہا ہے ہاتھوں کا
ٹھیک کون سا شور
ہاں قسم سے یہ بند کرو بند کرو یہ بہت زیادہ شور ارہا ہے
یہ نا یہاں پہ مما تھی آپ نہیں آئے گا بتائیے
چلو اللہ حافظ
چلیے اللہ حافظ